وہ
ہیلو
السلام علیکم
پل سس ٹھیک ہے جی وہ
جی سب خہریت ہیں آپ سنا ہے
ماشاء ہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں ہمارے یہاں پہ کیا ہے اس ٹائم نا بارش
جی موسم کا تو کیا ہی کہیں موسم کا تو بڑا ہی اچھا مزاج ہے بار بار موسم کا مزاج بدل رہا ہے کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی دھوپ نکل رہی ہے انشاء اللہ بہت ہی خوبصورت موسم ہے آج کل
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اورالار وسے کل تو نا ہمارے یہاں آو جب یہ آج تو نا بے حد ہی زیادہ گرمی ہو گئی ہے ہمارے یہاں پہ
جی جی جی بالکل ماحول موسم کا بھی ماحول چینج ہو رہا ہے ان شاء اللہ وہ کیا ہے نا کہ کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی گرمی ہو رہی ہے کبھی ہوائیں بند ہو رہی ہیں ہے نا ویسے ویسے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو کون سا مطلب موسم سب سے زیادہ سہانا لگتا ہے
ماشاء اللہ آپ اتنا صحیح مجھے میرے نہ دل کی بات ج آپ نے مجھے نا برسات کا موسم سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے بر ساتواں ایک بسنت رتو سوناا موسم مجھے بے حد ہی زیادہ پسند ہے
جی جی جی جی کیا ہے نا ویسے ہمیں نا سردیوں کا موسم بےحد ہی خوبصورت لگتا ہے کیونکہ نا سردیوں میں نا مسئلے نہیں ہوتے ہیں زندگی میں بس سردیوں میں یہی ہوتا ہے کہ اپنا کاؤ پیو انجوائے کرو
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فتمایا ا جی آپ سردیوں میں چاہیں جتنا کھا لو چاہیں جتنا پی لو اور چاہ جتنے بھی کپ کپڑے پہنو اچھا ہے لائٹ آئے یا نہ آئے کوئی اتنی زیادہ دقت نہیں رہتی ہے
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحی کروایا ہے ابھی کیا ہے نا اس میں طبیعت کی بھی دقتیں نہیں رہتی اور کھانے پینے کے بھی مسئلے نہیں رہتے اور کیا یہ کوئی مطلب دقت نہیں رہتی ان شاء اللہ سب سردیوں میں اچھے سے ہو جاتا ہے اور گرمیوں کا تو کیا ہی کہیں باہر جانے کو دل نہیں کرتا انشاء اللہ دھوپ میں نکلنے کو دل نہیں کرتا کھانے پینے کو دل نہیں کرتا گرمیاں تو بےحال کر دیتی ہے انسان کو بدحال کر دیتی کین
ہاں ماشال صحیح کرم رہی ہو کہ آپ ا زیادہ پریشان کر دیتی ہیں گرمیاں اور نہا آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں کے دنوں میں نہا کہیں بھی نہ تو نکل سکتے ہیں نہ زد کھا پی سکتے ہیں کتنے پریشان ہو جاتے ہیں گرمیوں کے دنوں میں
جی جی جی یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ گرمیوں میں بس یہ دقت ہو رہی پر گرمیاں ایک چیز کے لیے ان شاء اللہ ماشاء اللہ بے حد ہی خوبصورت ہوتی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے کھانے پینے کی جو کہ ہمیں انتظار رہتا ہے سردیوں گرمیوں کا گرمیاں آئے تو ہمیں یہ چیز ملے ہے وہ چیز ملے ان شاء اللہ ایک چیز ہے کہ مطلب کھانے پینے کو جیسے کہ تربوز ہو گیا آم ہو گیا اور کیا بولتے ہیں وہ محبت سربت ہو گیا ابھی وہ فلودہ ہو گیا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں جوس ہو گیا طرح طرح کا ان کا انتظار ہمیں مطلب سردی گرمیوں کا ہوتا ہے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہے کھانے پینے کو
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل اور ویسے نا فریج کا رکھا ہوا تربوز ہو مینگو ہو اور آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوئی گرمیوں کے دنوں میں نا مینگو سک بنا کے پو آپ تھڈڈ پر ڈے تو کتنا سکون ملتا ہے یہ آپ ٹھڈی آئی وغیرہ
جی جی جی بالکل اس اس کے لیے تو گرمی زیادہ بہتر ہے کہ ہمیں مطلب کھانے پینے کو اور ٹھنڈا ونڈا مل جاتا ہے اچھا لگتا ہے ان شاء اللہ پر گرمی یہ دقتیں ہمیں رہتی ہیں لا کہ بس ہم کہیں آاں جا نہیں سکتے ہیں بچوں کے ساتھ زیادہ ہی مسئلے ہوتے ہیں الٹی ہے بخار ہے تھوڑا سا کھا لیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہت دقت ہوتی ہے
جی ہاں بالکل بالکل
ویسے آ ویسے کھانے کے معاملے میں اور آپ بتائیے کچھ مطلب کہ آپ کو ٹھنڈی میں کیا کیا کھانا پسند ہے
جی ہاں ماشاء اللہ مجھے نا جو سردیوں کے دن آتے ہیں تو مجھے نا سب سے زیادہ آلود یہ پسند ہے نہ ہاری ہو گرمی ہو نہاری ہو اور گرما
بالکل جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کیا ہے نا کہ سردیوں میں نا سردیاں سب سے بیسٹ ہوتی سردیوں میں کباب ہو گیا ا مطلب گرما گرم چائے ہو گئی کافی ہو گئی اور کیا بولتے ہیں اس کو گوفس ہو گیا ا وہ مطلب بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بہت مطلب طاقت بور بناتی ہیں سردیوں سے لڑنے کے لیے اور ہمارے جسم کو گرمی دیتی ہیں بہت ساری چیزیں اچھی اور کھانے میں بھی بھی اچھی لگتی ہیں ان شاء اللہ سردیوں میں اور سردیوں کی دھند میں ہاں گرما گرم صبح صبح چائے پینے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے
جی
جی جی
ہاں وغہ پات رہو بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے نائ میں بیٹ سردیوں میں کچھ بھی کاتے رہو آپ
جی جی جی بالکل بالکل بالکل ابھی کیا ہے نا پر یہ بارشیں ہوتی ہیں نا بارش بھی ان شاء اللہ اچھی ہوتی ہیں وہ مٹٹی کی خوشبو ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو ان شاء اللہ پیڑ پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور کیا کہ ا گاؤں میں تالاب بھر جاتے ندیاں بن جاتی کتنا سندر نظارہ ہوتا دیکھنے لائق ہوتا ہے انشاء اللہ
جی ہاں انشاء اللہ آپ برسات کے موسم میں آپ نے دیکھا ہو ں کتنی آ جاتی ہیں م جان کوور میں جب پسند ہے ان کے تو نہا پر ڈے مچھلی
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ مطلب اس چیز کی اچھی ہے مطلب بارش ہو جاتی ہے تالابوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس میں مچھلی پالن ہو جاتا ہے کسان کا بھی مطلب وہ ہو جاتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے دھندا ہو جاتا ہے کام مل جاتا ہے اس کو کرنے کے لیے دو وقت کی مطلب ا کھانا پکانے کو ہو جاتا ہے اس کا انشاء اللہ ا بہت فائدے بھی ہیں برشا سے ابھی کچھ نقصان بھی ہے جیسے کہ ہاں نالیاں رک جاتی ہیں شہروں میں گاؤں میں کیچڑ ہو جاتا ہے گندگی ہو جاتی ہے یہ سب چیز اچ کیڑے پڑتی ہے تو گرم بارشوں کی کچھ مسئلے بھی ہیں اپنی جگہ پر جو کہ بہت پریشانیاں دیتے ہیں
جی ہاں رہی ہو آ جا جو کسان بھائی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے نا اگر برسات زیادہ ہو جائے ان کی جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اس دنوں میں نا اور باجرا کی کھیتی ہو رہی ہے اگر بارش زیادہ ہو جائے تو ان کی فصل نہا نشٹ ہو جاتی ہے
جی بالکل بالکل آپ نے عمدہ فرمایا ہے جی کیا کہتے ہیں نا کہ مطلب زیادہ بارش ہو جائے تو کسان کا مرنا ہو جاتا ہے کیونکہ فصل خراب ہو جاتی ہے زیادہ بارش سے اور کم بارش ہو ہو یا پھر بارش نہ ہو تو انشاء اللہ کیا ہے نا انسان کو یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ فصل نہیں ہوتی ہے پر آج کل نہا ا سرکار نے موبائل فون ہے انٹرنیٹ ہے اس پہ مطلب ایک دو دن پہلے مو موسم وباگ اپنی جانکاری دے دیتا ہے کہ کب بارش ہونے والی ہے کب نہیں ہونے والی ہے تو اس سے انسان اپنی انتظامات پہلے ہی کر لیتا ہے
جی ہاں بالکل بالکل ان شاء اللہ آپ نے نا بالکل صحیح کرنا ہے ہم نا برسات کے موسم میں نا زارہ ترقتی ہے ہریالی اور جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اگر برسات ہو جائے اس کے بعد میں ٹھنڈی ٹھنڈی پ چتی ہ سکون ملتا ہے سب چیز دیکھنے برسات کے موسم گرما گرم پکوڑے کھانا گرما گرم ہاری بریانی ب ہے
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کیا ہے نا کہ مطلب اس سے ہمیں ایک فائدہ اور ہوتا ہے برشا سے کہ مطلب سبزیاں ہوتی ہیں جو برسات کے موسم میں آتی ہیں تازی سبزیاں آتی ہیں ہری سبزیاںتی ہیں اور کتا کفایتی داموں پہ بھی مل جاتی ہیں کیوںکہ بارش کے پانی سے سبزیاں زیادہ ہوتی ہیں انساء الب بہت مطلب ٹیسٹی بھی لگتی ہے کیونکہ وہ بارش کے پانی سے ہوتی ہیں اور ہری بری سبزی زیادہ آنے لگتی ہیں تازی سبزی آنے لگتی ہیں تو برسات سے ہمیں ان کا فائدے بھی ہے
جی ہاں م وہ کیسے کہتے ہیں بارش ہمارے لیے فائدے داک بھی ہے نقصان داک ہے اگر صی ٹائم ہو جائے صحیح سے اور زیادہ بارش ہو جائے تو ہم سانوگ پتا بار
جی جی جی ویسے نا وقت کے حساب سے کہاں جائے انشاء اللہ تو سارے موسم ہی مز دار ہوتے ہیں اپنا سردیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں انشاء اللہ گرمیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں بارشوں کا تو مزہ ہی کچھ اورا ہے ان شاء اللہ جو بارشوں کی ا بارشوں کی بوندوں کی جو آواز ہوتی ہے کتنا اچھا لگتا ہے بارشوں میں مور بولتے ہیں کتنا سندر لگتا ہے بارشوں تو ماحول اپنے آپ ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے نا ان شاء اللہ کیا ہی کہا جائے
جی بر
جھینگروں کی آواز پیڑکوں کی آواز کتنی اچھی سنائی دیتی
جی جی جی جی بالکل اور برسات کے موسم میں نا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی رہے تو واہ کیا ہی کہناا بےد ہی خوبصورت ہو جاتا ہے یہ سمجھ لو جنت مل جاتی ہے جب برسات ہو رہی ہو اور ہوا چل جائے تو یہ سمجھ لو ایئر کنڈیشنر بھی فیل ہو جاتے ہیں انشاء اللہ بہت ہی ا اچھا نظارہ ہوتا ہے دیکھنے لائق ہوتا ہے ویسے صحیح بتایا جائے نا وقت کے حساب سے چاروں موسم سبھی موسم ہ بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بسنت رتو آتی ہے تو نا چاروں طرف کتنی ہریالی جاتی ہے اور آ جاتی ہیں پیڑوں پر
بالکل طرح طرح کے بالکل پھول پہ ملتے ہیں کچھ پھل ہوتے ہیں جو کہ کچھ پھل جب بھی ملتے ہیں بسنت رتو کے بعد ان الگ اپنا اپنا سب کا رویہ ہے
جتنا پسند و اور یہ برسات کا موسم یہ دونوں ہی بےحد ہی زیادہ پسند
جی جی جی اب ویسے نا آج کل برسات زیادہ ہو رہی ہے نا تو بدلتے موسم کا مزاجی کیا کہیں بہت خوبصورت ہو رہا ہے اوپر بادل ہو رہے ہیں ہلکی ہلکی برسات ہو رہی ہے انشاء اللہ ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ماشاء اللہ کیا کہ نظارہ بھی ادھک شاندار ہو رہا ہے-
ج جی ہاں ب ج ہمارے یہاں کیسنا ہےار دھیہ واد
سج جی- جی- جی مجھے آپ سے گفتگو کر کے آج بہت اچھا لگا- شکریہ
میں حدی ح ال
شکریہ شکریہ اللہ حافظ